وعلیکم السلام اپ ٹھیک ہو اچھے سے
ہاں میں ٹھیک آپ ٹھیک ہوں گھر میں سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں ہاں الحمد اللہ سبھی ٹھیک ہے اور سناؤ کوشن ای سے بیٹھی تھی سوچو آپ کو کال کروں
ارے آ کو پتا بھی نہیں آپ کو میسج کیسی نا
ہاں ہاں آپنی کی تھیک
اور مج کے سام پڑ گئی پھر میں بچان جا کے
ہاں
میںیر نے بولو مجھے اسی کے سھ نیند پڑ گئی تھی روم میں
ہاں
میں اچانک جاگ گئی آپ
اچھا ٹھیک کوئی بات نہیں ہے
ہاں
اور آج ہم جوائنٹ فیملی کے بارے میں بات کریں گے
ہاں اچھا ٹاپک ہے ایے یہ
آپ کی آواز اچھے سے نہیں آ رہی ہے ہم تو جوائنٹ فیملی میں ہے مگر جہاں میری بہن کی شادی ہو گئی ہے نا
ہاں
وہ جوائنٹ فیملی میں ہے مطلب اچھا ہے کہ جوائنٹ فیملی اچھی ہے بات مگر کبھی کبھی انسان پریشان ہو جاتا ہے
ہاں وہ بھی بات اگر گھر کے افراد اچھے ہو تو پھر اچھا لگتا ہے جوائنٹ فیملی میں ہونا اور اگر وہ وس ہو تو پھر برا ہی لگتا ہے
آج بھی آج بھی ہمارے معاشرے میں جوائنٹ فیملی کی اپنی اک الگ اہمیت ہے
صحیح کہا آپ نے جوائنٹ فیملی اس گھر کہتے ہیں جان دادا داد نانا نانی جاج جاجی تایا تائی اور ان کے بچے ایک ہی چھت کے نیچے مل جل کر رہتے ہیں
جی ہاں ایسی فیملی میں ہر شخص ایک دوسرے کا سہارا بنتا ہے اور مشکل وقت میں اکیلا محسوس نہیں ہوتا
بالکل جوائنٹ فیملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ گھر میں محبت ایکتا اور بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے
بالکل ک طر جائ
اور بچوں کی تربیت بھی اچھے ماحول میں ہوتی ہے وہ بزرگوں کی عزت اور تہذیب سیکھتے ہیں
دادا دادی اور نانا نانی اپنے تجربے سے بچوں کو زندگی کے بہت قیمتی سبق دیتے ہیں
اسی لیے بزرگ کسی بھی گھر کی رحمت ہوتے ہیں
گھر کے کام بھی سب مل کر کرتے ہیں اس سے کسی ایک پر زیادہ بوجھ نہیں بڑھ
اور اگر کسی پر مصیبت آ جائے تو پوری فیملی اس کا حوصلہ بڑھتی ہے
جوائنٹ فیملی میں عید شادی اور دوسری خوشیاں مل جل کر مناتے ہیں
ہاں اسی وجہ سے ہر خوشی اور بھی یادگار بن جاتی ہے
بچوں کو کبھی تنہائی محسوس نہیں ہوتی کیونکہ گھر میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ساتھ ہوتا ہے
اور وہ شیئرنگ اور کیئرنگ کی عادت بھی بچپن سے ہی سیکھ لیتے ہیں
لیکن ہر نظام کی طرح جوائنٹ فیملی میں کچھ مشکلات بھی ہوتی ہے
جی ہاں کبھی کبھی چھوٹی باتوں پر غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہے
اگر ہر شک ہاں
ہاں میں بوول رہی تھی اگر ہر شخص صرف اپنی بات منوائے چاہے تو جگڑا پیدا ہو سکتا ہے
اسی لیے برداشت اور صبر بہت ضروری ہے
ایک دوسرے کی بات کو توجہ سے سننا بھی ضروری ہے بہت ضروری ہے
بالکل اور ہر رشتے کو عزت دینا بھی اتنا ہی اہم ہے
گھر کا ماحول تبھی خوشبوا رہتا ہے جب سب محبت سے بات کریں
بالکل ا گے کی جگہ نرمی اور معافی کا رویہ اپنانا چاہیے
بچوں کے سامنے کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے
صحیح کہا آپ نے کیونکہ بچے وہی سیتے ہیں جو اپنے گھر میں دیکھتے ہیں
جوائنٹ فیملی میں ایک دوسرے کی مدد کرنا ہر فرد کی ذمہ داری ہے
اگر کوئی بیمار ہو جائے تو سب اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں
گھر کے فیصلے بھی معاشرے کا کرنا چاہیے مشورہ کرنا چاہیے
بالکل مشورہ کرنے سے غلط فہمیاں کم ہوتی ہیں اور سب کو اپنی اہمیت محسوس ہوتی ہے
آج کل کئی لوگ الگ رہنا پسند کرتے ہیں
لیکن اگر محبت احترام اور سمجھداری ہو تو جوائنٹ فیملی بھی بہت کامیاب ہو سکتی ہے
ہمارے دین میں بھی رشتتے داروں سے حسن سلوک اور صلائی رحم کی تعلیم دل گئی ہے دی گئی ہے
اسی لیے ہمیں اپنے گ کے ساتھ اچھا سکون سلوک کرنا چاہیے
ہر گھر کی اصلی طاقت اس کے رشتوں میں ہوتی ہے
اور یہ رشتے ہوتے ہیں جب ہم انہیں محبت اور یقین ہوں
جوائنٹ فیملی صرف ایکک رہنے کا نظام نہیں بلکہ ایک دوسرے کا سہارا بننے کا نام بھی ہے
بالکل جہاں محبت احترام اور اتحاد ہو وہی گھر جنت جیسا لگتا ہے
ہمیں اپنے بزرگوں کی قدر کرنی چاہیے اور چھوٹوں سے پیار کرنا چاہیے
اور کوشش کرنی چاہیے کہ گھر کا ماحول خوشگوار رہے
اسی میں ایک مضبوط اور خوشحال معاشرے کی بنیاد چھپ پ ہوئی ہے
بالک اگر محبت الحم خوشی ہوا ہے
بالکل جوائنٹ فیملی کے فائدے اور کچھ مشکلات پر بات کی تھی آ آج اس ٹاپک کو اور گہرے گہرائی سے سمجھتے ہیں جوائنٹ فیملی صرف ایک ساتھ رہنے کا نام نہیں بلکہ کہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونے کا نام بھی ہے
بالکل صحیح کہا آپ نے جب گھر کے سب افراد ایک دوسرے کے خیال رکھتے ہیں تو گھر کا ماحول خود بخود خوشگوار بن جاتا ہے
اور جب محبت اور احترام ہو تو چھوٹی چھوٹی باتیں کبھی بڑھے جھگڑے کی وجہ نہیں بنتی
مجھے لگتا ہے جوائنٹ فیملی میں بچوں کی تربیت زیادہ بہتر ہوتی ہے
جی ہاں کیونکہ بچے صرف والدین کی نہیں بلکہ دادا دادی اور دوسرے بزرگوں سے بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں
بزرگ اپنی زندگی کا تجربہ بچوں کو بتاتے ہیں اور انہیں صحیح اور غلط کا فرق سمجھاتے ہیں
اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں بزرگ ہوتے ہیں اس گھر میں برکت بھی ہوتی ہے
اگر گھر کے کوئی افراد بیمار ہو جائے تو جوائنٹ فیملی میں سب اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں
اسی سے مریض کو ہمت ملتی ہے اور اسے کبھی تنہائی محسوس نہیں ہوتی
بالکل گھر ایک منٹ گھر
گھر کی عورتیں بھی ایک دوسرے کا کام بانٹتی ہے لیتی ہے
بالکل اور جب کام تقسیم ہو جاتا ہے تو کسی ایک پر زیادہ بوجھ بھی نہیں پڑتا ہے
بچوں کی پرورش بھی سب مل کر کرتے ہیں
اسی وجہ سے والدین کو بھی کچھ آرام مل جاتا ہے
لیکن کبھی کبھی ہر شخص کی سوچ الگ ہوتی ہے
یہ فطری بات ہے ہر انسان کی ن ہر انسان کا نظریہ مختلف ہو سکتا ہے
ایسے وقت میں ہمیں لڑائی کرنے کے بجائے بیٹھ کر بات کرنی چاہیے
بالکل گفتگو ہر مسئلے کا بہترین حل ہوتی ہے
غصے میں لیا گیا فیصلہ اکثر بعد میں پچھتاوا بن جاتا ہے
اس لیے ہمیں صبر اور برداشت کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے
جوائنٹ فیملی میں ہر فرد کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے
اور جب ہر شخص اپنی ذمہ داری ایمانداری سے نبھاتا ہے تو گھر کا نظام بہتر چلتا ہے
بالکل گھر کے خرچوں میں بھی سب مل کر حصہ لیتے ہیں
اسی سے کسی ایک فرد پر پورا بوجھ نہیں پڑتا
مجھے لگتا ہے کہ جوائنٹ فیملی انسان کو شیئرنگ اور سیکریفائس بھی سکھاتا ہے
بالکل اپنی خوشی سے پہلے دوسروں کی خوشی کا سوچنا بہت بڑی بات ہوتی ہے
آج کل سوشل میڈیا اور موبائل کی وجہ سے لوگ ایک ہی گھر میں رہ گھر بھی دور ہو گئے ہے
ہمیں روز کچھ وقت ایسا ضرور نکالنا چاہیے جب پوری فیملی ساتھ بیٹھ کر باتیں کریں
اسی سے رشتوں میں مضبوطی آتی ہے
بالکل اور غلط فہمیاں بھی کم ہوتی ہیں
اگر گھر کا کوئی بچہ غلطی کرے تو اسے پیار سے سمجھانا چاہیے ڈانٹنا یا زلیل کرنا اس کا حل نہیں ہوتا
بالکل جوائنٹ فیملی میں ہر کسی کی عزت برابر ہونی چاہیے چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہر فرد کی بات کی قدر ہونی چاہیے
کسی کی کامیابی سے حسد کرنی نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کی کامیابی پر خوشی منانا چاہیے اور اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے
اسی طرح ایک دوسرے کی مدد کرنا بھی بہت ضروری ہے
کیونکہ اصل رشتے وہی ہوتے ہیں جو مشکل وقت میں ساتھ دے
ہمارے دین نے بھی صل رحم اور سکھ کو جوڑنے کی تعلیم دی ہے اگر ہم ان تعلیمات پر عمل کریں تو ہر گھر امن اور سکون کا- مرکز بن سکتی ہے-
جوائنٹ فیملی کی کامیابی صرف ایک ساتھ رہنے میں نہیں بلکہ ایک دوسرے کو- سمجھنے میں بھی ہے، محبت احترام سے- صبر اور معافی ہی ہر مضبوط فیملی کی پہچان ہوتی ہے-
ہمیں اپنے گھر کو صرف رہنے کی جگہ نہیں بلکہ محبت کا گھر بنانا چاہیے- تبھی ہمارے بچے- بھی اچھے اخلاق اور مضبوط کردار کے ساتھ بڑے ہوں گے-
مجھے امید ہے کہ لوگ جوائنٹ فیملی کی اہمیت کو سمجھیں گے اور رشتوں کی قدر کریں گے-
انشاء اللہ جب گھر مضبوط ہوگا تو معاشرہ بھی مضبوط ہوگا-
بہت خوبصورت گفتگو رہی
شکریہ امید ہے ہماری باتوں سے لوگوں کو جوائنٹ فیملی کی اصل اہمیت- سمجھنے میں مدد ملے گی-
ہوں اچھا اوکے اللہ حافظ-
اللہ حافظ-